ہلو السلام علیکم
ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام
جی ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے شکر اللہ کا
گھر اچے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے کیا کر رہےا
اور بتائیے کچھ خاص
کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
یہ تو مبارک کیا فون ہوا
جی
مے نے پتا ہے مبارک ہے کہ کال ہوئی
ہاں ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا مبارک مبارک
ہاں ہاں اور بتائیے کھانا کھایا
جی ہاں آپ نے کھانا کھایا
نہیں بھی نہیں ہےکھایا
کیوں
میں کیک کا رہی تھی اصل مے
اچھا کھایا
ا رے ابھی کہاٹایم ہے
کب کھا نا ہے
اننہوں نے یہ میرے آگے رکھا نا میں سوچ رہی ہوں میں کھاؤں گی
پھر
وہ پتہ نہیں کہاں گئی مار ڈالیں گے بولیں گے خود ہی کیوں کٹا
اور آج اسکول میں ہمارے استاد
ت نا یہ شفٹنگ وغیرہ
جی جی
میں ہئی بیمار بجھے اتنی کھانسی ہے اتنا زکام ہے فرق ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہاں ہے نا اب سمر ویکیشن بھی ہوئی نا
جی جی
ہاں ہاں
کل اسکول میں ہمارے
ہم نے یہ بہت بار مطلب نا ایئر پورٹ کے بارے میں ہم نے بہت بار
نہ نہ ہم نے نہیں ہم نے ہم نے ایک بار ہی پڑھا استاد نے ایئرپورٹ کی ر ذریعے کے بارے میں بتایا مجھے اس سب سے زیادہ ایئر پورٹ کے بارے میں سن کر دلچسپی ہوئی
بالکل ایئر پورٹ آج کے دور کا بہت اہم ادارہ ہے اس کے بغیر ملکوں اور شہروں کے درمیان سفر اتنا زیادہ ہوتا
صحیح تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ ایئرپورٹ کی اصل اہمیت کیا ہے
ضرور ایئرپورٹ کیسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہماری جہاز ب اور اٹھتے ہیں یہ صرف سفر کا مر مرکز نہیں بلکہ تجارت سیاحت اور ملک کی ترقی کا بھی اہم ذریعہ ہے
ہاں یہ بات مجھے بہت پسند آئی آج کل لوگ چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں ایئر پورٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
بالکل پرانے زمانے میں دور سفر کرنے والے لوگوں کو کئی دن یہاں لگ جاتے تھے اب ایئرپورٹ اور ہوائی سفر کی وجہ سے بقت جی اچھا شکریہ
ہلو ہلو جی ہاں لیکن آپ کیوں نہیں ایک ہی جگہ بیٹھتی ہو
نہیں روپ تو ہوولتی
ایک ہی جگہ مجھے تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے آپ کی آواز سے
جی بتائیے
ایئر پورٹ کی وجہ سے بزنس بھی ترقی کرتا ہوگا
جی ہاں تاجر اپنی چیزیں ایک ملک سے دوسے ملک تک جلدی پہنچا سکتے ہیں ایئرپورٹ ت جتی مضبوط بنلتے ہیں اور معیشیت کو بہتر کرتا ہے
ہ میں نے سنا ہے کہ ایئرپورٹ ہر روز ہزاروں لوگ وہ آ ج آتے اور جاتے ہیں
یہ بالکل ٹھیک ہے بڑا ایئر بورٹ ایک چھوے شہر کی طرح ہو ہے وہاں سکورٹی اسٹاف وائل آرٹس انجینئر ڈاکٹر رس کلینرس اور کئی دوسرے افراد کام کرتے
اس کا مطلب ایئر پورٹ روزگار کے موقعے بھی پیدا کرتا ہے
جی ہاں ایئر پورٹ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملتی ہے یہ بے روزگاری کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں
سیا آپ کے لیے ایئرپورٹ کتنا ضروری ہے
بہت ضروری جب دوسرے ملکوں دوسرے ملکوں کے لوگ کسی ملک کی سیر کرنے آتے ہیں تو اکثر ایئرپورٹ کے ذریعے ہی آتے ہیں اسے ٹوریزم ورک ہو ہے اور مولوں کا آمدنی ہوتی ہے
انکی اہمیت بہت زیادہ ہے نا
ہاں بالکل کشمیر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے
ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں ایئر پورٹ کی وجہ سے ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے
ایئر پورٹ پر سیکورٹی کا نظام بھی بہت سکھ ہوتا ہے
ہاں کیونکہ مسافروں کی حفاظت سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے ہر مسافر اور سامان کی جانچ کی جاتی ہے
جب میں پچھلی مرتبہ ایئر پورٹ گیا تھا تو مجھے وہاں ایک نظامباد منظم لگا
ایئرپورٹ کی کامیابی کا راز یہ اس کا منظم نظام ہے ہر کام وقت کے مطابق اور کیاواعد کے تحت ہوتا ہے
ایئر پورٹ ملکوں کے درمیان دوستی کا بھی فروغ دیتا ہے
جی ہاں جب لوگ ایک دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو مختلف تہذوبوں اور ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے سے دوستی اور بھائی چارہ بڑتا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے علم تعلیم کے لیے بھی ایئرپورٹ مددگار ہوتا ہوگا
بالکل طالبہ دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمے سفر کا ایئرپورٹ ان کے لیے اہم ذریعہ ہے
اور اگر کسی جگہ قدرتی آفات آ جائے تو
تو سب ایئر پورٹ اور بھی اہم ہو جاتا ہے ڈاکٹر بھی
ہوائی جہاز کے ذریعے جلدی پہنچ سکتے ہیں
آپ کو پتا ہے نیند چڑی سو جاو پھر
نیند نہیں مجھے خاسی اتنی ہے
میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ کچھ ملک ایمرجنسی کی صورت میں ہوائی جہاز در اور کھانا لے کر جاتے ہیں
جی ہاں ایئر ب انسانی خدمت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے
ایئر پورٹ پر کون کون سی سہوولتیں ہوتی ہیں
بہاں ویٹنگ لانگس ریسٹورینٹس انفارمیشن ڈیسکس میڈیکل رومس اور شاپنگ ایریاز ہوتے ہیں تاکہ مسافروں کو آسانی ہو
مجھے لگتا ہے کہ ایئر پورٹ کسی ملک کا پہلا تصور بھی ہوتا ہے
تو میں بالکل ٹھیک کہ جب کوئی غیر ملکی شخص کسی ملک میں آتا ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ اسی لیے ایئر پٹ صاف ستھرا اور بہتر ہونا چاہیے
ایئر پورٹ کی ترقی سے ملک کی ترقی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے
جو مناسم ایئرپورٹس کسی ملک کی ترقی اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی نشانانی ہوتی ہے
ایئرپورٹ اور ہوائی جہازوں کے کی وجہ سے دنیا چھوٹی لگنے لگی ہے
بالکل آج لوگ چند گھنٹوں میں ہزاروں کلو میٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں
مجھے ایئر پورٹ کا ماحول بہت دلچسپ لگتا ہے ہر طرف لوگ صفہ سفر کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے
مجھے بھی کچھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور نئے مقامات دیکھنے کے لیے سفر کر رہے ہوتے بتائے نا ہلو
آپ کیا کر رہے ہو
کیا میں تو میں نے تو بتایا
کیا بتایا
وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہوتی ہے
جی ہاں اگر مسافر دیر کر دیں تو اس کی فلائٹ نکل سکتی ہے اسی لیے وقت خود کی قدر سیکھنے میں بھی ایئ بہٹ مدد کرتا ہے
جی ہاں ایئرپورٹ کی تعمیر میں بہت پیسہ لگتا ہوگا
ہاں لیکن اس سے ملنے والے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تجارت ٹیوریزم اور روز گر میں اضافہ ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ائرپورٹ منگوگ کہ مصیحت کو مضبوط بناتا ہے
بالکل ایئرپورٹ سے مال اور مسافروں کی نقل و حرکت آسان ہوتی ہے جس سے معاشی نظام مضبوط ہوتا ہے
کیا ایئر پورٹ پر ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوتا ہے
جی ہاں کمپیوٹر سسٹمس ریڈرس کیئی ڈی اسکینرس اور کمیونیکیشن نیٹ ورکس ایئر بوڈ کے اہم حصوں میں شامل ہیں
ٹیکنالوجی کے بغیر ایئرپورٹ کا نظام چلانا مشکل ہوگا
بالکل جدید ٹیکنالوجی ایئرپورٹ کو محفوظ اور میسر بناتے ہیں مجھے بتا آپ کو یہاں پہ کوئی بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے
جی نہیں
اوکے
اور میں نے سنا ہے کہ کچھ ایئر پورٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹرینس بھی چل دیا
یہ سچ ہے دنیا کے کچھ ایئرپورٹس بہت وسیع ہوتے ہیں اور م کیوں کیا سرےے اندر ہی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوتا ہے
ایئر پورٹ پر سفر کے ذریعے نہیں بلکہ ترقی کی علامت بھی ہے
بالکل ایئر پورٹ ملک کی طرح کی جدید ٹیکنالوجی اور بہتر مستقبل کی نشانی ہے
آج کی گفتگوز سے مجھے ایئر پورٹ کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی خوشی ہوئی کہ ایئرپورٹ انسانی زندگی کو آسان بنانے ملکوں کو قریب لانے اور معیشت کو مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے
اس کا مطلب ہے کہ ایئرپورٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک کمتی سا ہے
جی ہاں اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور سفر کے دوران قوائعد کے پابندی کرنی چاہیے
ہاں سڑیوں کو بھی ہوا ہے جہاز پ میں
ہاں ہاں میں چاہ رہی ہوں
کتے بار
میں چڑھی ہوں آٹھ بار اور آپ دتا ن
جی جی
کس کے ساتھ
آپا گھر والوں بھی تھا
اچھا اچھا ٹھیک ہاں ہاں میں نے تو سنا تھا آپ کبھی نہیں چڈین رہے
کس نے بتایا
تم نے بتایا تھا نا
نہ نہ میں چڑھا ہوں تین بار
پورھر کہاں گئییے تھے
یہی دل دلی پہ رہتا ہے ایک پاپا کا دوست وہیں پہ
اور
اور کیا دلی ہی جاتے تھے
اچھا اچھا ہر روز دلی ہی گئے ہو
جی جی
اور دلی نہیں ہوتا ہے دہلی ہوتا ہے
جی ہم کشمیری میں بولتے ہیں دلی
ہام کشمیری مت کرنی ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھا اردو اردو میں بولتے ہیں دہلی
ہاں دہلی
تو
چلو آج کی گفتگ کو بہت معلوماتتی اور دلچسپ رہی جی جی بالکل بکل بالکل مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ائرپورٹ کی ترقی ملک آپ دووگی اب بول نے
نہیں
اور اس کی اہمیت ہر دور میں بر
برقرار رہء گی بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ